کیاش میری جگ ادھر تھی آپ تب سے ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام
آپ آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو ہاں اب سناؤ ہاں میں بھی ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں جی میں نے چائے بھی پی
اچھا کیا کر رہے ہو ہاں ہم نے بھی ابھی بس بھی
جی میں بیٹھا ہوں یہاں پر سیڈیو پر نیٹ ورک ہی نہیں آ رہی تھی میرے کو تو اسی لیے سیڑھی پر چڑھ گیا ہاں جی ہاں
اور بتاؤ
وہ تو یہاں پر لگائیں گے نا ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ لگائیں گے نا یہاں پر ٹاور ووڈا فون کا تو آ جائے گی پھر اچھی سی ٹاور کمے میں ابھی کمرے میں آتی ہی نہیں ہے باہر نکلتا ہوں ٹاور آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے کمروں میں جمر لگا ہوا ہے
آپ کو کس نے کہا کہ یہ نکالو یہس ٹھیک آپ کو کس نے بولا کہ اووڈا فون کی سم لاؤ
ہاں بھائی بھائی میں نے میں نے ہی کیا تھا وا سم ووڑا سم میں نے ہی لائی تھی کیونکہ اس میں فائد ہے نا ایک اسس میں ان لٹڈ نٹ ہوتا ہے ن اس میں ا ایئرٹیل میں نہیں تھا ان لڈ نٹ اس میں ان لٹیڈ ہے
اچھا اچھا آپ نے اس کے لیے لایا
ہاں ہاں یہ تو پہلے مفت میں ت ان لوگوں نے تو بولا ہم ایسے ہی دے رہے ہیں لوگوں کو تو اسی لیے
پھر آپ کو اس کا ریچارج بھی کرنا پڑا خود سے ہی یا انہوں نے کر کے دیا
ہاں بھائی بھائی میں نے کیا ر چار ساڑھے تین سو ہاں بہن بہن بہین بہ ہاں جی ساڑھے تین سو روپے میں نے ریچارج کیاے ہے وہ بھی لائے بھی مانگ مانگ کر تو ہاں جی پرسوں ہاں جی پرسوں بھی پرسوں بھی دیے تھے باپ نے پین سے تو بولا تھا ایئرٹیل کو ریچارج کرنے کے لیے میں نے وہ گیم میں لگا دیے میں
واہ نہیں کوئی بھی نہیں اس کو آو آ رہا کہ
ہاں بھائی آورا کہتے میں آورہ نہیں مجھے لگا میرے کو ہے دوسری سے میری چارج
ہوں
اسی لیے وہ اس کو میں نے کود ڈالا تھا نا بیےارےنے پسوں سے جب وہ پیسے آئے تھے
اچھا اچھا اچھا
ہاں جی ہاں آم میں نے بولا فائدے میں ہے تو قاعدے میر
اچھا ٹھیک ہے
سیریفا تھا وہ اس میں بھی گیہ میں بھی ٹنڈی ہو گئی اور تین سو کو نکل گئے دو منٹ پھر میں پھر میں بیٹھا اچھے سے ہاں پھر میں ہو گیا خوش پھر پھر میرا دلد بو رہا تھا ہم آپ نے کیوں لگاائے گیم کو پیسے کچھ کھاتے ہیں ان کو مجھے بہت فیل ہوا ریگ رڈ بنا بہت ہو گیا میرے کو
اور کیا فیل ہوتا ہے ان سے ضائع ہو گئے نا پیسے
ہاں جی ظرا فائدہ ہوگا اگر فائدہ ہوتا ہے یہی پانچ چھ ہزار کا تو کچھ ملتا ہاں سے یار ب ک میں بہت ٹائم لگ رہا ہے بھائی بہن جی بہن جی بہن جی بہن جی آپ کیا کر رہے ہو بہن جی وہاں پر کیا شور ہے بہن جی
میں سبزی پکا رہی تھی نا تو اسی لیے
اچھا اچھا اچھا میرے لیے بھی میرے لیے بھی پکانا سبزی
کیا کھاؤ گے آپ
سبزی پکا ہاں جو آپ کو خوش ہوگا وہی جو آپ اچھا بناتے ہو جس میں ٹیسٹ ہوگا
کواں کاؤ گے
ہاں کانتی کانتی ہاں کون سی والی کہتی گاندھی تو بہت قسم کی ہوتی ہے اچھا اچھا اچھا چکن کاانتی اور اس کے ساتھ یہ بھی لاؤ گے نا روٹی ووٹی آپ ہی ہاں جی ہاں جی مجھے لگتا ہے وہ بہت امیر
ہاں بہت زیاد میرا پتی بہت امی ہے
وہ کتنا امیر ہے اس کو اس کو فراری وراری ہے گھر پر
ہاں اور کیا فارا ربم ڈارو
ا بی ایین ڈبلو کون سے ہے اس کے پ ذرا کسی بی ایین ڈبلو کا نام بتاؤ
اور ڈ ہی ہے کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے
بی ایین ڈبلو کا نام بتاؤ نا بہن جی بہن جی بی ایین ڈبلو کا بہن جی بی ایم ڈبلو کا نام بتانا کون سی بی ایم ڈبلو ہے اس کے پاس
وہ آپ کے گھر کے گراج میں ہے نا آپ اس کو خود دیکھ لینا نا
اچھا اچھا ایم ٹو ہے ایم تھری ایم فور ہے ایم فایب
اچھا جی ایم تھری ہے اوکے اوکے تو پھر نہیں ایم فور بنانی چاہے وہ ایم فور کیوں کیوں ہاے میں مر جاؤں
ایم فور بھی ہے نا ہمارے پاس ہمارے پاس ساری ہے اس کی
اچھا اچھا روز سوا اس کا کتنا پیٹرول لیتی ہے وہ
پتا نہیں ان کو پت
یار یار وہ تو اسٹارٹ کرنے پہ ہی دو لیٹر لیتی ہے
ہم نے ڈرائیورس رکھے ہے نا اس کے لیے
او بھائی بھائی بہت امیر ہو تو پھر کیا کر رہے ہو آپ کار پر اگر آپ امیر ہو بہت
اسی نے ہمیں امیر بنایا ہے نا
امیر بنایا اچھا اسی نے آپ کو امیر بنایا ہے
ہاں اور کیا
تو پھر میں کب میں کب تک لا پاؤں گا یہ روز ف اس فراری بی ایم ڈبلیو فوری
کہ جس دن اپ گیم چھوڑ گے تو میں نے تو گیم چھوڑ میں دیتا ہوں نا لوگوں کو قرضہ اسی لیے
اب کس کو آپ نے دیا رکھا ہے قرضہ
ہاں میں نے میں نے بہت لوگوں کو کو دینا کرضہ اسی لیے جب میں مانگنا چاہتا ہوں میرا دل بولتا ہے
میرا میرا دل بولتا ہے اگر میں کسی کو مانؤ گا ادھر سے پیسے وہ بتائے گا جتنے اس نے دیے نہیں تو یہ مجھے مانگ رہا ہے اب واپس پیسے مجھے لگتا ہے اب اس کو مشکل مشکل مشکل مشکل ہوتا ہے نا پھر
ہاں ہاں ہاں
بولتا ہے اس کو صبر ہی نہیں اس لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں کسی کو میں کرتا ہوں میں بولتا ہوں کہا دل بڑا رکھنا چاہیے
اپ خود بھک مانگ رہے ہو تو لیکن لوگوں کو دے رہے ہو چلو اچھی بات
ہاں جج خود میں بھی ایک مانگ رہا ہوں یے بات سچ ہے ہوتا ہے نا جتنا لوگوں کو دیتے ہیں انا اپنے کوئی بلائی میں تو آج بہت امیر ہوتا ا میں لوگوں کو نہیں دیتا
اچ اچھا امبانی آپ سے ہی پیسے مانگتا ہے اودھاری
ہاں ہاںاں امبانی امبانی کیا امبانی نے جب سم نکال اس نے میرا ہی نام لیا تھا میرے ہی سائن لیا تھا پہلے
اچھا اچھا اچھا
ہاں ہاں جی ہاں جی امبانی کیا ہے امبانی کاباب بھی خریدوں گا میں ایک دن
اچھا ایک دن اور وہ دن کب آئے گا
وہ دن آئے گا نا خود ہی جب آپ دیکھو گے سب لوگ
اچھا اچھا
لوگ امبانی امبانی جک کے بات کرے گا میرے ساتھ
او ہو ہو ہو ہو
ہاں جی وہ پیر چھوئے گا میرے
ہاں ہاں وہ وہی کہہ رہے تھے
پیر چھوئے گا
ہاں وہ وہی کہہ رہے تھے ہاں ہاں وہ کہہ رہے تھے وہ ایسا کریں گے
میں گیا تھا ادھر کشمیر تو اسی لیے اب آیا اب آیا میں واپس وہاں سے تو
ہاں وہ اسی لیے وہ اسی لیے وہ اسی لیے بول رہے تھے
پھر میں اس امبانی کو بتاؤں گا یار آپ نے کتنا پیسہ کمایا یہ دے دو سارا ادھر
دے گا وہ میرے کو سارے پیسے
اچھا اچھا
ہاں جی ہاں جی ہاں اچھا اچھا کیا کر رہے ہو آپ اچھا اچھا اب بھی بتاؤ ادھر سے کچھ
آپ بھی بتاؤ نا ادھر سے کچھ
اچھا اچھا اور
ہاں جی اسی لیے بہت نیند چڑ رہی ہے ابی
کیا کیا ہے آپ کے پاس کیا کیا ہے
میرے پاس سب کچھ ہے ن سےا ساکی نو ہے بی ڈو آر آر ہزار ہے میرے پا بہت گاڑیاں ہیں بائک سے بائک کا لاور ہونا میں بائک لاور اسی لیے
کون کون سی بائک ہے آپ کے پاس
خاکیین سو ہے میرے پاس اور بیین بی ام دبلو آر آر تھازینڈ ہے میرے پاس اور بکاٹی ہے بکاٹی بھی ہے یہ کواسا کی ایچ ٹو آر بھی ہے میرے پاس سا ایکٹینر بھی ہے میرے پاس وہ کم سے کم کلیکشن ہوتا ہے دو تین کروڑ کا
اچھا اچھا کچھ زیادہ ہی آپ کا بڑا کلیکشن ہے
ہاں ہاں بہت بڑا کلیکشن ہے میرا گریز ہی ہے نا بہت مہنگا وہ دو کروڑ کا گریز ہاں جی
وہ آپ کو اس کے لیے سیکورٹی گارڈس رکھنے پڑتے ہوں گے
ہاں ہاں سکورٹی گارڈ کو پتا ہے میں کتنا تنخا دیتا ہوں میں سورٹی گارڈ کو دیتا ہوں پچاس لاکھ تنکھا پتا ہے آپ کو
اچھا اچھا
آپ رہو گے میرے سکورٹی گارڈ اس گاڑی کو میں پچاس لاکھ دوں گا
گ یہ وات بائییس نش تت پھ آ میں واپس ج نس
بائی بائے بائی بک بک ت بہنی بہنی ریلٹ ہو جائے گ کو بہنی بہنی
کیا کیا
بہن جی کشمیری میں مت کرو بات بھائی کیا کرتے ہو آپ بہن جی بہن جی
چلو چلو میں کر اچھا میں کرتی ہوں اردو میں بات نہیں نہیں میں نے بولا میں اردو میں بات کرتی ہوں میرا وہ کہنے کا مطلب نہیں تھا ارے میں کیوں ڈروں گی آپ سے
ہاں ہاں آپ ڈرتے ہو بہت اب اب کچھ شعاری بتانا آپ نے
اتنے بڑے آدمی سے ایسا فرینڈ شپ کرنا چاہ گا
اچھا اچھا اچھا ف چ اور آپ جلدی کرو نہا شعری بتاؤ نہ کچھپ اچھا اچیس دو منٹوں میں
ج کہ دل کہتا ہے ہے ان سے مل
واہ واہ واہ واہ ارشاد ارشاد ارشاد ارشاد
کاریا کے کال کاریا پہ کال پہ پیسے کماؤ اور اس کے بعد ملو
واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر
کچھ سناؤ آپ کو اچھائی لتی ہے میں نے سنا ہے یہ
اچھا اچھا میںش کیا کرے میری جانچ جانی ہی نہیں ہے مگر میری کوئی
نہیں اب بچی سے شاریی ایک بات آ دو
یہ لگتا ہے آپ آپ نے کہاں سے شاعری سیکھی ہے
میں نے
ہاں ہاں اپ غزل بھی آتی ہوگی ہاں ہاں چچرا بھائی ہاں بتاؤ بتاؤ ہاں جی ہاں جی
اس کو اچھی آتی ہے شاعری شعر و شاعری میں اسی سے سیکھتی ہوں میرا میرا اکلوتا چاچا بوائی ہے آ کو پتا ہے
اچھا اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اتنا بھی پیار مت کرو وہ پیار مہنگا پڑ جائے گا ہاں جی ہاں جی اتنا بھی پیار مت کیا کرو مہنگا پٹ جائے گا پھر
مجھے سستی چیزیں پسند نہیں ہیں
اوکے سچی چی ہے امیر ہونا چان جو ہے گھر پر چلو بیٹھو آبھی خدا کے حوالے میں بھی بیٹھتا ہوں
اوکے چلو ٹھیک ہے بائے بائے